السلام علیکم
ہاں اچھے سے تو مت ایک ہی کال سے تھک گئی اب ٹھیک ہو اچھے سے
اتی ہاں
پہلے پہلے یہی بولا کرو ٹھیک ہو اچھے سے کیا پہلے ہی ٹاپک پہ پہنچ جاتی ہو کیونکہ اس سے بھی ٹائم لگتا ہے
ا ہاں
ہم یہاں پہ ٹائم کنزیوم کرنے آئے ہیں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
ہاں دیکھنے دیکھنا پڑتا ہے کہ باتیں کہاں سے آئیں گی کیا بولے
اسی لیے میں بول رہی تھی تو پورا بولا کرو ٹھیک ہو اچھے سے وہ ہاں ہاں میں جاتی ہوں بیچ بیچ میں تم کب آؤ گی یہاں تم کیا آتی ہی نہیں ہو اب
میں کہاں میں مجھے مجبوری تھی تو اس لیے میں سری نگر گئی ورنہ میں نہیں جا
انکل کو ہے نا ففٹین یہ تھرس ڈے کے دن تم لوگ جاؤ گے نا
ممی کو جانا ہے میں نہیں جاؤں گی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ممی کو جانا ہے ممی جائے گی پھر
ضروری جانا ہے
اس نے بولا میں رات کو وہی بیٹھوں گی تو
ہاں ٹھیک ہے
روٹیاں گھر میں کرتے ہو آج
نہ نہ میں ہی کرتی تھی نا اب نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے کالج جانا پڑتا ہے نا
آپ کرتے تھے نا گھر میں سائمہ دیدی آپ کو عادت تھی
میں کرتی تھی پھر اکیلے
ہاں میں نے بھی ماہی کے ساتھ دو تین کیے گوگی دی کے نمبر پہ تو وہ وہی سے بولتی ہیں بہت تو میں بھی بولتی تھی کرو میں بھی چپ کر کے بیٹھی تھی تو بولتی تھی ہاں ن اچھا وہ یہ
وہ اچھے سے بات کرتی ہے مجھے پتا ہے اس کا
میں سوچتی ہوں میں میں سوچتی ہوں یہاں کیا لگا دیکھو آپ میرے ساتھ بات کرو گے آپ مجھے کرنے نہیں دو گئی تو میں کاں لگاؤں گی میں بھی اوپر سے باتیں میں چپکے کرتی ہوں پھر
نہ میں نے سوچا چلو اسی کو کرنے دو میں بس ہاں نہ کروں گی میں بس اس کو ہاں نہ کرتی تھی بس وہ کہاں کرنے دیتے ادھر سے میں نے سوچا چلو اور اور اور وہ گیارہ بارہ منٹ کر تئ تھی نا باتھ اس کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ بارہ ہاں اس کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ بارہ منٹ ہو گئے میں اںکو بولتی کال کٹ کرو وہ پھر بولتی تھی ٹھیک ہے میں کروں گی کٹ
ارے اس نے مجھے بولا میں نے اس کو فون کیا اس نے بولا مجھے کہ میں نے ابھی تک چھ ہی کیے میں نے بولا تو اس نے کیا
ہاں اس نے میرے ساتھ ہی پانچ کیے اس نے میرے ساتھ پانچ کے اس کے بعد اس کو کسی کو لگائی نہیں فون اب یہ جو نئی نئی آئی ڈیز ہے نا انہیں پہ لگتا ہے فون پرانے پہ تو کچھ سرور ڈاؤن دکھا رہے ہیں
اس کو بھی نہیں لیکن اس نے آپ کے ساتھ کیا جب آپ نے کیا آمن دیدی نے دیا اس کو باغ محتاب میں وہی پہ وہ نئی آئی ڈی ہے اس کو نئی آئی ڈی ہے اس کو ہوت
آئی ڈی کو کو ہی ہوتا ہے فون بس ہاں اس کو ہوتا ہے فون
کرنا اس کے ساتھ بھی پانچ
ہاں میں کروں گی اس کے ساتھ اور پانچ میں اس کو بولوں گی میں نے دوسری آئی ڈی بھی نکالی تم ابھی ایک ہی ائی ڈی کے ساتھ ہو
اب ممی کے ساتھ کیا ممی کے فون پر کب کرو گے
یہی ہے نا ممی کا فون مجھے اپنی آئی ڈی ہے یہ مجھے تھی نہ ابھی ملائک کیا آئی ڈی سے کرے
آپ نے بولا نا میں کسی اور پے کروں گی
نہیں میں نے اسی پ میں نے سوچا آپ جب مجھے وہ پیمنٹ آئے گی نا اس پہ پھر میں یہ والا اکاؤنٹ اسی پہ لاگ ان کروں گی یہ تب تک میں اسی پہ رکھوں گی پھر میں یہ اس پہ لاگ پھر میں اس پہ لاگ آؤٹ کروں گی پھر اپنے فون
ہاں لیکن میں نے کیا ہے نا لاگ آؤٹ تو مجھے آئے گا اپنا نمبر اپنے فون سے
ہاں آئی ڈی یاد ہے نا آئی ڈی فون نمبر دینا ہے تو بس میں نے بھی تو فون نمبر دیا بس مجھے کیونکہ آئی ڈی بنا کے ہے نا
میں نے بولا اگر آپ کرو گے کسی اور فون پر مجھے کرنا وہاں سے کال کیونکہ مجھے تھرٹی ہو جائے گی تو میں یہاں سے نہیں کر سکتی ہوں وہاں سے میں کر کا جو وہاں سے کرے گا تو ٹھیک ہے
ہاں آپ کو کتنے کمپلیٹ ہوئی ہے اس پہ
مجھے وہ ہے ٹوئنٹی اب میں آپ کے ساتھ کروں گی پانچ تو ٹوئینٹی فائیو ہو جائیں گی
اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ پہلے پانچ ہی ہیں میں نے ایک ہی کیا نا
آپ کرنا اس کے بعد اس کے ساتھ میں دوں گی آپ کو مہندی کا نمبر لیکن ماہی نہیں کر ماہی نہیں کر دیکھو ماہی کیا کر ر ہی یے وہ ایک کرے گی پھر بولے گی مجھے نیچے کچھ کام ہے
ہاں ںاں ہاں ہاں اس کو وہ ہے پرابلم وہ کنٹینیوسلی نہیں کرے گی
ہاں وہچھ ہم کریں گے کنٹینوسلی آدھا گھنٹہ تھرٹی منٹس ہوتے ہیں نا لگ بھگ اگر دیکھیں گے تو آدھا گھنٹہ ہم کریں گے تو پانچ ہوگے جائے گے تو بس وہ کرتی ہیں کچھ ایک دن میں ایک مجھے ات مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی دوسرے دن میں بولتی ہیں اک کروں گی میں آپ تیسرے دن میں بولتی تی ہے ایک کروں گی میں
ہاں ہاں وہ کرتی ہے سلو سلو مجھے پتا ہے لیکن میں پہلے مہندی کے ساتھ پھر کروں گی مہندی کنٹینیوسلی کرتی ہیں
نہیں اس کو بھی اس کو اروا سوئی ہوئی تھی دیکھو اس کو اروا سوئی ہوئی تھی تھی تو اس نے کیے اگر اس کو اروا اٹھ گئی تو وہ نہیں کرے گی پھر لیکن ب بولنا بولنا فون پر جب وہ فری ہوگی تو کرے گی جب اس کو کچھ کام کو وہ بولے گی خود
نہیں اب دیکھو اب میں کیا کروں گا اب میں شام ٹائم پہ اس کے ساتھ کروں گی میں آپ کے ساتھ کروں گی نا پانچ اس اس کے بعد میں اس کے ساتھ شام ٹائم کروں گی آیا سمجھ شام کے ٹائم کروں گی اس کے ساتھ آئسم کو کہاں لگتا ہے فون اب میں اس کو دیکھوں گی اگر آئسم کو لگا فون اس کے ساتھ پانچ کروں گی میں اور عمیر بھیا کے ساتھ پانچ
ہاں مجھے ا تھی نا سرور پر میں نے آپ کو بولا تھا نا مجھے ٹئونٹی دن سرور پررابلم تھی یہ وارننگ آ رہی تھی اس جو میں نے کیا تھا پرسوں بھی کیا نا میں نے آپ کو بہت بار پھر بھیس میں گھر آئی تو فیصل نے یہ ایپ ڈیلیٹ کی کیا کی میں نے بولا کو آپ نے کیسے کیا وہ فیصل ہی نے ٹھیک کیا میں نے اس کو بولا آپ نے کیسے ٹھیک کیا فیصل نے بولا کہ میں نے پہلے ڈیلیٹ ایپ ڈیلیٹ کی پھر میں نے نئی اسی انسٹال کی پھر سے ہاں وہ تو ہوا
ہوں
اب ان کو بھی بولنا ہے ائسن کو بھی بولنا یہی کرو تو مجھے اب
ہاں میں بولوں گی اس کو ایپ ڈیلیٹ کرو پھر واپس انسٹال کرو
بسما کو میں نے بولا بسما کو میں نے بولا
ہاں بسما کا پتاہ ہی ہے اور بسما تو سات بھی اگر کریں گے نا کتنے منٹس ہو گئے میں نے کہا بسما کے ساتھ اگر بھی کریں گے نا بسما سما بھی کانٹینیو کرتی ہیں بسما بھی کنٹینیو بات کرتی ہیں مطلب
کو بولنا کہ اقرا کو کرنا وہیں سے پھر کیونکہ یہ پانچ میں کروں گی ا اکرا کے ساتھ بہن دی کے جو کزن ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس نے صبح ہی بولا تھا پھر وہی سے کرنا جو بسما کر سکتی ہیں وہاں سے ہے نا
مہ بسما میرے ساتھ بھی فر کر سکتی ہیں
ہاں آپ
بسما میرے ساتھ بھی کر تی ہاں ہاں بسما میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہم کہاں کر سکتے ہیں ہم یہ جو پانچ پانچ ختم ہو جائے گا ہم نہیں کر سک گے
میں کچھ ٹاپک رکو میں بولوں اچھا ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے دیکھو مجھے بھی کوئی بولنا ہے نا شادی کا مجھے انٹرسٹ نہ مجھے میں بو میں سوچتی ہوں کہ میں کروں ہی نہیں اب
ارے اس سے تانگ ہو جاتے ہیں ذرا ان کو دیکھو سب کو بچے
تاحب نیس سم نے بولا کہ پرسو جب اس وہ تھے نا ان کے بیٹیا دو سال بولا میں نے شادی کیوکی میں مجھے پھر پاگل ہو گئی مچوں ایسے فری ہوتے ہیں انسان فری ہوتا ہے انسان
ہم ہم ایسے ہم فری ہیں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں ویسے پھر سوچنا ہے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے
اتنی ذمہ داریاں پھر مطلب اتنی ذمہ داریاں انسان کو پڑھت تی ہے پھر شادی کے بعد پوچھو مت لیکن یہ
اور ہم میں برداشت نہیں ہم ادھر پھینکیے گے سب کو
یہ پھر قسمت کی بات ہے تو ادھے کو شید کی بات اچھا ملتا ہے تو پھر وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو
ہاں پرینکا بھی تو ہے پرینکا کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں میں
ہاں ہاں پرینکا بھی ہے نا اپ نے پرینکا کے ساتھ کیا
نہیں اس نے مجھے میسج اتنے کئ میں نے اس کو اگنور کیا میں اگر تو یہی سے کرو گی و سے کی بولے گی تب سے کہا تھی
اس نہ مجھے کیا پرسوں واٹسایپ کال دو دیکھو دو تین پھر کیے ہیلو میں نے ایماند ی سے پوچھا یہ کون ہے مجھے میں بھول گئی تھی اس کو کچھ ڈی بھی تھا لڑکا مطلب کچھ باپ تھا کہ بھائی مجھے سمجھنے میں نے ایمن دیدی کو بولا پھر میں نے اوپر دیکھا نا جب میسج ائی تھی اس کو لکھا تھا پرینکا مجھے پھر سمجھ ایا یہ پرینکا ہے پھر میں نے اس کو کیا اس نے بولا میں کزن کا نام یہے دوں گی نمبر اس کے ساتھ وہی لڑکی کوئی اس کی کزن تھی تو بولا یہ اپ اس کے ساتھ کرو گے مجھے لیکن سرور پرابلم تھی میں نے پھر دھیان ہی نہیں دیا میں نے پھر دھیان
کیا ہمیں تو اپنے ہی کافی ہیں ہمیں ہے نا اپنی بسم ہو تم ہو ائی سمہیں
ہاں ہاں اگر اس کو ہے آاب ہے نہ ائیسوم کوبھی پرابلم سرور پر ڈسمہ کوبھی یہی مسئلہ ہوا مجھے بھی ایک ٹائم ایک ہی منٹ ہے تو ٹین منٹس ہو جائیں گے اب کیا لگا ہمیں کچھ بھی نہیں مات
نہیں ہاں اب دو دو کمپلیٹ کریں گے پانچ پانچ
چلا
ہاں باتو باتو میں پتا نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنا بولتے ہیں پھر لاسٹ میں ہمیں ہو جاتی اور یہ دس منٹ کچھ نہیں اگر زیادہ ہوتا نا اگر زیادہ ہوتا تو پھر وہ اگر ٹوینٹی منٹس ہوتی تھرٹی منٹ
کہو اگر لگا طار کرتے ہیں نا دس بیس پھر خوشک خوشک ہو جاتا ہے انسان خوش
ہم نہیں دس بیس کہاں کرنہ ہے ہمیں
ہاں میں نے بولا میں نے ایسے ہی میں کاٹوں اپ کرو گی وہاں سےابھی
ہاں ہاں میں کروں گی
کرو